السلام علیکم کمائی جان
ہلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام کیا حال چال بھائی جان سب ٹھیک ہے سب خیرییے تھے گری پریوار لوگ سب ٹھیک ہے
جی بھائی جان سب کچھ خیریت ہے گھر پریوار بڑے بائی جان چھوٹے بائی جان سب کوئی سہمت ہے سحی سلامت ہے اللہ کی رب کی خیریت ہے سب کوئی بڑ ب ہے آپ بتائیے بائی جان آ کے گھر پہ پریوار سب ٹھیک ہے
جی بھائی جان ہمارے بھی گھر پریوار لوگ سب ٹھیک ہے امی جن ابو جن چھوٹے بھائی جان بڑے بھائی جان سب کاتے بیٹ ہے سب کہ لیے تھے اور بتائیے بھائی جان کھانا پینا ہو گیا
جی بھائی جان آج تو کھانا پینا ہو گیا بھائی جان کھا پی کر کے چھت پہ بیٹھے ہوئے تو وہی یاد کیے ہیں ویسے آپ کا ہو گیا کھانا پینا
جی بھائیا ہمارا بھی کھانا پینا ہوبھی کھائے کھانا میں کھائے چاول چاول دال سبزی تھوڑا پاپڑ تلوڑی کھائے اور بتائیے بھائی آپ کھانا ہے کھانا میں کیا کھائےیں
ارے بھائی جان ہم تو آج کھانے ہیں بہت اچھا اچھا چیز کیا ہیں بھائی جان ہم تو ابھی تو خیر ویسے تو تھوڑا باہر ہی تھے وہی آئے ہیں تھوڑا گھر پہ تو دیکھے ہیں کہ امی جان مٹن بنا کر کے رکھی ہوئی تھی تو وہی تھوڑا آئے ہیں آج لیٹ ہو گیا تھا ادھر مارکیٹ میں تو آئے ہیں تو وہی پتا چلا مٹن بنا ہوا ہے تو مٹن اور روٹی ڈھیر سارا خوب پیٹ بھر کے کھائے ہیں بھائی جان اور وہی کھا ا کر کے تھوڑا پانی وانی پی ا کر کے تھوڑا چھت پہ آیا ٹہلنے تو سو چاہ تھوڑا بھائی جان کو یاد کر لوں تو اور بتائیے بھائی جان کیا چل رہا ہے آج کل تو
سب صحیح چل رہا ہے بھائی جان بس وہی گرمیی کے کارن تھوڑا دقت ہو ہی رہا ہے اب آنے جانے میں تھڑا دقت ہو رہا ہے باہر تو نکلنا تھوڑا نکلنے پریشانی ہو رہی ہے تو وہی تو بھائی جان تھوڑا دو تین تو کلی کی بات ہے کہ گئے تھڑا گھر میں لوگ سامان اڑا گیا تھا ختم ہو گیا تھا بول ج سامانے کے لیے تو وہ ہم گئے مارکیٹ سامان لنے بھائی جان تو وہی سامان لنے گئے تو تھا تو میں تو یہ سامان لینے گئے تھے دکان میں بھیڑ تھا ب کافی تو سامان کینے گئے تھ دکان میں بھیڑ تھا آدھا گھنٹہ رکنا پڑا وہی آدھا ایک گھنٹہ میں سامان اور لے سامان لے کے آئے رہ تھے بھائی جان تو گرمی کافی پیتا تو گھر میں چکر آنے لگے بھائی ج تو تھوڑا چکر آنے لگے تو گھر آئے تو بھ الیکٹرول اور پیے وہ یہ یہ تو سو گ تو وہ رات بخار ہو گیا طبیعت خراب ہو گیا وہی تو طبیعت دوائی اور کھ تب طبیت تھوڑا بڑی ہے اور بتائی ج نا آپ بھائی جان آپ کی سائڈ گرمی پڑ رہی ہے کہ نہیں
ارے بھائی جان میرے یہاں تو اتنا زیادہ گرمی پڑ رہا ہے کیا بتائے آپ کو بھائی جان اتنا نہ زیادہ گرمی پڑ رہا ہے کہ دن بھر شریر جو ہے پسیینہ سے ہی بھیگا ہوا رہتا ہے بس جب بھی اپنے شریر کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے میرا پورا کا پورا بدن بھائی جان پسیینہ سے ہی بھرا ہوا ہے اتنا زیادہ گرمی ہے یہاں تو گرمی اتنا ہے کہ ادھر ادھر آنا جانا مشکل ہو گیا ہے ایک جگہ سے دوسریے جگہ آنا جانا پورا مشکل ہو گیا ہے بھائی جان گرمی گرمی بھی ادھر ادھر کہیں نہیں جا رہے ہیں خاص کر ہم بھی بھائی جان بس دو دن پہلے تھوڑا یہ دوست لوگ بلائے بولو کہ چلو چلو تھوڑا کرکٹ ورکٹ کھیل کے آتے ہیں اور اس وہ دس گیارہ ٹائم بج رہا تھا تو وہ لوگ بلایا تو سوچے کہ اب ہم بھی گھر پہ بیٹھ کے کیا کروں تو چلے گئے دھوپ میں ہی تھوڑا کرکٹ کھیل لیں تو وہی تھوڑا کرکٹ ورکٹ کھیل لیے تھوڑا دو تین گھنٹہ کے دھوپ میں اور دھوپ میں کرکٹ ورکٹ کھیل لیے تو تھوڑا وہی تھوڑا مزاج دوسرے ہوگنے لگا من دوسرے ہونے لگا بھائی جان لگ رہا تھا جیسے کہ چکر وکر آئے گا بھائی جان کمزوری جیسا ہونے لگا تو وہی چھوڑ دیے وہیں پہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ کھیلو بھائی جان ہم جا رہے ہیں گھر تو ہم چلے آئے گھر گھر پہ آئے تو تھڑا ہم بھی وہی الیکٹرول چینی پانی کا گھول یہ سب پیے ہوئے اور پی گا تھوڑا آرام کیے نہیں تو میرا د من ایسا لگ رہا تھا جیسے چکر آ جائے گا تو وہی آرام ورام کیے تھوڑا دیر آرام ورام کر کے اٹھے تب تھوڑا من ہلکا ہوا بھائی جان تب جا کے گھ پھرے کھانا پینا کھائے ہو تھوڑا کیونکہ دوسرے من ہو گیا تھا بھائی جان پورا دھوپ میں دھوپ یہ گرمی کا حال بہت خراب ہے بھائی جان اتنا زیادہ خراب ہے بھائی جان کی آپ کو کیا بتائے یہاں کا جو ند تالاب ندی ہے وہ سب کا جل ر کم ہو گیا ہے بھائی جان میرے گھر میں جو چاپا کل ہے بھائی جان اس میں پانی نہیں آ رہا ہے بھائی جان دس بار بارہ بار چلاتے ہیں تب جا کے کہیں چاپا کل میں پانی آ پاتا ہے بہت مشکل ہو گیا ہے گرمی جیون یاپن کرنا ہم کو تو گرمی بالکل ہی پسند ہی نہیں ہے بھائی جان ہم کو تو سب سے اچھا لگتا ہے بھائی جان ٹھنڈا کا ہی مست ایک دم ٹھنڈا کے دن اپنا ٹوپی ووپی لگائیے جیکٹ وکٹ لگائیے اور ایک دم گھومتے پھرتے رہیے کوئی دقت نہیں ہے آپ بتائیے بھائی جان آپ کو کون سا موسم اچھا لگتا ہے ٹھنڈا کا یا پھر گرمی کا
جی بھائی بات توب صحی کر رہے ہم کو گرمی اچھا لگتا تھا لیکن اب گرمی جسرح پڑ رہا ہے اسح دیکھ کے تو ہم کو لگ رہا ہے ٹھنڈا ہی ٹھیک ہے کبھی ٹھنڈا میں تو باہر نکلنے میں کوئی دقت نہیں ہوتا ہے زیادہ ٹھنڈا ہو کپڑا پہن لینے تو ٹھنڈا نہیں لگتا ہے یا آگے ہو تپ لےے ٹھنڈا نہیں لگتا ہے اور گرمی میں دیکھیے گرمی میں کیا ہی ر باہر تو کسی بھی نکلنا ہی ہوگا باہر میں نکلنے کے کن دھوپ پڑ بھی پے گا طبیت خراب ہو ے بھائی ج ہم کو تو اب لگ رہا ہے ٹھنڈے ٹھیک ہے پہلے گرمی اتنا پڑتا نہیں تھا بھائی جان اب تو جو دیکھ رہے دن ب دن گرمی بڑتے ہی جا رہا ہے بھائی جان اور سے بھی برسات کی بہت کمی ہے بھائی ج برسات تو ہونا چاہیے بھائی جن بت پیڑ پودے مرجا جا رہے ہے اور ندیاں بھی بہت سو جا رہی ہے یہ سب پہ بارش نہ ہونے کے کارن بھی دیکھیے لچی کا سیزن آیا ہی نہیں جا بس دس پانچ دن کے لیے آیا اس کاچی ہم م ہی رہ تو وہ چ تو پہلے دس پانچ دن ملا تھا پہلے کافی مہنگ مل رہی تھی لچی تین چار سو روپے پسری لچی مل رہی تھی چار سو روپ سو پیس مل رہی تھی اور وسے بھی لیچی تھوڑے لال لال بھی نہیں ملے سال بھائی جان میٹھے بھی نہیں بھائی جان بڑے بڑے بھی نہیں تھے اور ویس تو لیچی اب تو سمجھ نہیں کب آیا سیزن کب چلا گیا سب بارش سے بارش کے کارن ہواکچیچی بارش نہیں ہو تو لیچی ہوا کیسے اس لیے سیزن تھا سیزن میں لچ بہت کم آیا ہے زیادہ لچی بھی نہیں کیا ویسے آم تو تھوڑی آئے بھی ہے لیکن ابھی آم بھی دھی ایک بھی مل رہے تو اوپر سے دکھ رہے پگ اندر سے دکھ رہے کچ آم کا بھی سیزن میں تو برسات بہت ہوتی تھی بہت سارے پتلے بھی گرتی تھی تو برسات کی س توب پتہ ہی نہیں چل رہا ہے برسات ہوئی نہیں رہا ا تھا نارملی بارش ہو رہا ہے پھر چوٹ جا رہا ہے آم بھی سال دیکھ رہے گاچ کا آم آئے نہیں اور خالی کروائٹ کا آ رہا ہے کام کیکہ ہم سب بہ سال تو اتنا اچھا اچھا آم آیا تھا ج کا بجو کا میٹ آیا تھا مالدہ ڈ کی سب کامانا م سر تو ابھی صر آم باہاری آم مل رہا ہے نہ اپنا پیڑ کا آم آیا ہے نہ گاھ کا آم آیا ہے اور بتائیے بھائی آپ آپ کے سائڈ میں آم لیچی مل رہی ہے گاچ مل رہی ہے میٹھے میٹھے مل رہے ہیں
جی بھائی جان ہمے آ تو وہی حال ہے بھائی جان مشال تو ٹیک سے بارش وورش ہو نہیں کیا ہے بھائی جان آم وم جو بھی تھا کھانے کا تب موسم آ گیا تو اتنا تبھی لیچی اوچی کا کھائے بھائی جانی اس سال لیکن لچی کا بھی وہی حال تھا بھائی جانی اتنا چوٹا چوٹا لچی تھا بارش نہیں ہونے کے کن بہت سارا لچی بڑا ہو ہی نہیں گایا بھائی جان ایک دم چھوٹا چھوٹا لچی سب رہ گیا بھائی جان جو کھانے میں بکل بھی میٹھے نہیں تھے اس کا سواد بالکل بھی اچھے نہیں تھے بھائی جان کھانے میں کا تھا بھائی ج اس کا دیا جو تھا بھائی جان ایک دم بڑا بڑا تھا اور اس میں گدا جو تھا بھائی جان ایک دم چھوٹا چھوٹا گدا تھا تو بالکل بھی اسا لیچی کھانے میں مزہ نہیں ہے اور رہا بات بھائی جان آم کا تو آم تو بھائی جان کیا بتایا میٹ میٹھے آم بالکل بھی نہیں آ رہے تھے ادھر دس پندرہ دن پہلے آم کھائے تھے وہی کروائٹوائٹ والا آم تھا کروائٹ ب کا آم مل رہا تھا کھانے کے لیے تو کھانے میں اتنا اچھا لگ نہیں رہا تھا ب دوسرری کروٹ والا آم لگ رہا تھا کروٹ کروائٹ جیسا مک رہا تھا کو موک رہا تھا اور ادھر کری تھوڑا آم تو آم کھائے گھ کا پکا ہوا آم ماموں جان لے کر کے ک لے آئے گچھ کا پکا ہوا آم زاردہ آم تھا بھ جان وہ تو کائے ہم کے ہی تے تو زاردہ آم بہت میٹھ لگا بھ جان کھانے میں بہت مزہ آیا کلے ہم کھائے ہم روٹی اور پ زاردہ آم کائے تو بہت مزہ آیا کھانے میں اور یہ سب بھی آم کائے تھوڑا یہ سب زاردہ کے علاوہ بھی تھوڑا مالدہداہ رہا بازار میںد تھا خریدد کے لائے کھائیں گے کیونکہ ممو جا تو گھر سے جائے تو سرف اور سرف جار آم لے کر کے تو بس وہی زیادہ آم ہی ہم لوگ کھا رہے ہیں کھانے میں سب سے زیادہ اچھا تو بھائی جان یہ مالدو آم لگتا ہے کیونکہ مالدو آم کا آٹ چھوٹا چھوٹا رہتا ہے بھائی جان اسا بہت رہتا ہے مزہ آتا ہے کھانے میں روٹی یا پھر آم اور چیورا کھانے میں بہت مزہ آتا ہے تو وہی تھوڑا ماموں جان کو بھولے کہ اگر اگلی بار آئیے گا بھائی ماموں جان اس سیزن میں تو تھوڑا مالدہ آم لیتے آئی پسند ہے مالدو پسند ہے مالدو بہت اچھا لگتا ہے ہے سوب کوئی کا بھی جانا بچنا سبھی کو ٹھیک ہے بھائی جان تھڑا ہم بعد میں بات کرتے ہیں تھڑا میرے کال پہ ایک بھائی جن کا کال آ رہا ٹھیک ہے بھائی جان
ٹھیک ہے بائیے خود ہافس بائیے
جی خدا حافظ بھائی ج